اللام علیکم جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے میں ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی ہوں اور چائے پ اپنی
جی یہاں پہ بھی جی آپ نے پی
ہاں ہاں میں نے چائے بھی لیکن اب میں اس کو نہا رہی جٹکے
تو ٹھیک کیا ہے ختم
ہاں میں نے دا کی تو اس کو ختم کیا میں گئی تھی رووم میں بیٹھے یہ وہاں بھی آیا میں دوسر روم میں کہیں بیٹھنے یہ کہیں پہ بیٹھ بھی نہیں دیتے
ہاں آپ کب اٹھی نہیں ان سے
میں اٹھی آج نو بجے اور آپ سب اھے
میں ہی اٹھا کچھ سات بجے تک
سات بجے چوپ کو کہیں جانا تھا
نہ ایسے ہی میں تو روز صبح جلدی اٹھتا ہوں
اچا نماز پنتی ہے صبح کی
جی
آپ نماز پڑھتے ہو صبح
کبھی کبھی پڑھتا ہوں لیکن آج نہیں پڑھی
اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے اور بتاؤ کچھ
بات کرے
ہلو
جی آجم کس موضوع پر بات کریں؟
ہ آج میرے خیال ہے آج میرا خیال ہے کہ ہم گھر کا ماحول پر تفصیلی گفتگو کریں گے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ہر انسان کی شخصیت اور تربیت میں گھر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
جی بالکل ٹھیک ہے تم نے گھر انسان تعلیم جگہ ہوتا ہے بچپن سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے تو لوگ اس سے کیسے بات کرنی ہے کیسے رہنا ہے اور کیسے مشکلات کا سامنا کرنا ہے
ماحول اچھا ہو تو بچے میں اعتبار محبت اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو اس کے اثرات بچوں کی سوچ اور روی پر بھی نظر آتے ہیں
جی میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا ماحول صرف گھر کی عمارت یا آسیا سے نہیں بنتا بالکل گھر بلکہ گھر والوں کے رویے اور آپس کے تعلقات سے بند ہ
بالکل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر بڑا اور خوبصورت ہو تو گھر کا ماحول نہیں اچھا ہوگا لیکن چل م میں گکس خون بت عزت اور سمجھداری سے پیدا ہوتی ہے
مجا لگتا ہے ایک گھر کماؤ گھر کے ماحول میں والدین کے کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اگر والدین ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئے تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں
یہ بات بالکل درست ہے بچے اکثر والدین کی نقل کرتے ہیں اگر گھر میں سچائی شرافت اور اچھی گفتگو کا رواج ہو تو بچے بھی ویسے ہی بنتے ہیں
جی گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کےلئے تمہارا خیال میں سب سے ضروری چیز کیا ہے
میرے خیال میں سب سے ضروری چیز محبت ال احترام ہے جب گھر کے افراد ایک دوسرے رے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر کا ماحول خود بخود اچھا ہو جاتا ہے
جی میں بھی اسی بات سے متفق ہوں آج کل بہت سے گھروں میں مسئلے یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے ہر شخص موبائل انٹرنیٹ میں مصروف رہتا ہے
بالکل ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان بنایا ہے لیکن کئی مرتبہ یہ گھر کے افراد کے درمیان فیصلے بھی پیدا کر دیتے ہیں پہلے لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور باتیں کرتے تھے لیکن آج کل یہ روایت کم ہوتی جا رہی ہے
جی جب بات نہیں کر پھر ایک دوسرے کے جذبات کو کیسے سمجھ
اسی لیے کمیونیکیشن بہت اہم ہے گھر کے ہر فرد کو اپنی بات کر کہنے اور دوسروں کی بات سننے کا موقع ملنا چاہیے
جی مجھے لگتا ہے کہ گھر میں مسکراہٹ اور خوش مزاجی بھی معلوم کو بہتر بناتی ہے
ہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کسی کی تعریف کر دینا شکریہ ادا کرنا یا کسی کی مدد کر دینا گھر میں خوشی کا سبب بنتا ہے
گیا ہے کہ جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بچے ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں
جی ہاں بچے بات ح ہوتے ہیں اگر وہ روزانہ جگڑے سے اور سیکھ پکار دیکھے تو ان میں ڈر پریشانی اور غصہ پیدا ہو سکتا
جی آپ کیا کہہ رہی ہو
کافی
ٹھیک اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنی خلافات کو پرامن طریقے سے حل کرے
بالکل اختلاف ہر جگہ میں ہوتا ہے لیکن اس کو تمیز اور حکمت کے ساتھ حل کرنا ضروری ہے
کا ماحول تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے نا
جی
جی گھر کا ماحول تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا
جی ہاں بالکل اگر گھر میں تعلیم کے کی اہمیت کو سمجھائی جائے اور بچوں کو مطالعہ اور سکھانے کا ماحول دیا جائے تو وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں
نے اوتری ایک سیکنڈ
جی کیا بتا رہے تھ آپ جی ہلو
ہلو
جی آپ کیا بتا رہے تھے
جی میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں والدین ب چونکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس بچے مزید محنت کرتے ہیں
کچھ اور بتا رہے ہو
جی جی ہے نا
م کون تھا وہاں پہ
یہ منظور
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلو ہاں بھی کہیں اور پہنچے میں ابھی وہیں پہنچتی ہوں بالکل حوصلہ حوصلہ افزائی بچوں میں اعتماد پیدا کرتی ہے جب ان کی محنت کو شرح جی
دس بار میںہ نے بتا آپ ن تھڑا دھیر دھیرے پڑے میں اندر جات ہوں ایک منٹ ٹھیک ہے
ا
حوصلہ افزائی بچوں میں اعتماد پیدا کرتی ہے جب ان کی محنت کو سراہا جاتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے
اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں م بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں
جی جی اگر کسی گھر میں مالی مشکلات ہو تو کیا پھر بھی اچھا ماحول قائم میں رہ سکتا ہے جی بتائیے آپ میں پھر سے اندر ج رہا ہوں جی مجھے پھر سے اندر جانا ہے بتائیے آپ
جی ہاں پیسہ ضروری ہے لیکن خوشی اور سکون کا واحد ذریعہ نہیں بہت سے سادے اور متوات گھرانے بھی محبت اور اتحاد کی وجہ سے خوش رہتے ہیں جو بہت سے گھر ہوتے ہیں نا وہ محبت سے خوش رہتے ہیں سکون میں رہتے ہیں ان کو سکون ہوتا ہے خوشی کی محبت کی وجہ سے لیکن کتنے بھی گھر دیکھو آپ جو بڑے ہوتے ہیں ان میں سکون ہی نہیں ہوتا ہے جب وہ محبت ہی نہیں ہوتا ہے ان گھروں میں
ان میں محبت بھی نہیں ہوتی ہے اور خوشی بھی نہیں ہوتی ہے ان کو گھر میں
یہ بات بہت خوبصورت ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف دولت سے نہیں ملتی
ہو جان اندر
نہ نہ بتائیے آپ اب
دولت سہولتیں دے سکتی ہیں لیکن محبت بھروسہ اور عزت اچھی اصل خوشی دیتی ہے
بائی اور ترتیب کا کیا کردار ہے
گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں صاف ستھرا اور منظم گھر دیکھ کر انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے
جی جی اگر اگر گھر اگر گھر کے تمام
بالکل جب ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں تو کسی ایک فرد پر بوجھ نہیں پڑتا تور سبقو احتیاط احساس ہوتاائ
جی مجھے لگتا ہے کہ بزرگوں کی جوبی کے ماحول کو بہتر بناتی ہے
جی ہاں بزرگ تجربے اور حکمت کا خزانہ ہوتے ہیں ان کی دعا اور رہنمائی سے گھر میں برکت اور سکون پیدا ہوتا ہے
جی آج کل کچھ لوگ بزرگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہے جو ٹھیک بات نہیں
بالکل نہیں ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ترجربے سے فائدے اٹھانا چے
جی گھر کے ماحول میں مذہبی اور اخلاقی تعمیل کا کیا کردار ہے
بہت اہم کردار ہے جب گھر میں سچائی امانت ڈائی صبر اور شکر جیسی قتروں کی تلیم دی جاتی ہے تو افراد کا اخلاق بہتر ہوتا ہے
جی اس سے گھر میں محبت اور امن بھی قائم رہتا
بالکل اچ چھ ایک لاکھ ہر راستے کو مضبوط بناتے ہیں
جسے مجھے لگتا ہے کہ گھر کا ماحول انسان کی پوری زندگی پر اثر ڈالتا ہے
جی ہاں جو عادتیں اور قدریں بچپن میں گھر سے ملتی ہیں وہ اکثر زندگی بھر ساتھ رہتی ہے
جی اگر کسی کا گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیئے
ہ اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود اچھی مثال قائم کرے نرمی سے بات کرے اور عزت دے اور مسائل کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرے
جی جی شکریہ امید ہے کہ ہم سب اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اللہ میں اپنے گھروں کے محبت سکون اور برکت کا مرکز بنائے کی توفیق عطافرمیامیی اللہ حفظ